آپ آپ کرھر میری تو اچھے سے یہ مطلب کال ہوتی ہے مجھے نہیں پتاہ میں نے ابھی کسی اور کو کیا اس کو نہیں ہو رہا تھا پت نہیں شا نیٹ ورک ایشو ہے کچھ آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں اب ٹھیک ہو
شکر اللہ کو اور کیا کر رہے ہو
میں کام کر رہی ہوں
ہو گیا کیا کیا تھا پ چوہے نے دیکھا
ہاں تو اور کاٹی تھی
اس نے مت کھاائی ہے وہ
ہاں وہی نا کاٹ کے رکھی ہے کھائی کہاں کاٹ کے رکھی ہے
ہاں ہاں
کیا کیا کرے پرسوں ہی لایا
اب کیا کیا
اب ایسے ہی کیا مما نبان
چلو اچھا کیا مجھے بولو یہ کون سا والانا لایا تھا
وہ بڑا لاویا
ڈبل ڈور والا اصل میں چھوا ہی اچھا رہتا ہمیں نیچے ہے نا چھوٹا سا
ہاں
وہی اچھا ہوگا
اب انہوں نے بول تھا فریزر لائیں گے لیکن جگاما تھے ادھر پہ
ہاں ہاں نہیں اب لاؤ گے جب جاؤ گے کہیں تو
ورنہ بتری چل لاات جا ہے ہی نہیں
پھر کتنے کل ہے یہ والا
یہ تھرٹی سکس
اتنی مہنگی ہو گئی ہے آج پہلے تو نہیں آتا تھا پہلے تو بیس ہزار تک آتا تھا
وہ چھوٹا جو ہے وہ ٹوینٹی سکس کا ہوا ہے
چھوٹا کتنے کا ہے
ٹوونٹی سکس کا
وہ کن کو ہے چھوٹا
نہیں مما نے تب دیکھا تھا نا ان کو ہے نا نیچے چھوٹا ہاں ہاں
اور سناؤ آپ کچھ کہاں نہیں کر رہی ہوں
اچھا آپ کیا کیا بیٹی کو کیا فون دیا ہیلو ہیلو ہاں ہاں
جاس فان
بولو
میں نے کہا اسی نے شاید اس کو بازر لیا اس نے مارا ماموں نے اس کو اب وہ رو رہی تھی اس نے شاید اس کو بازار لیا
اچھا ٹھیک اور بتاؤ
بس شکر اللہ کاال آبتہ
بس شکر
وہ کام ہو گیا
کام بھی کر ہی رہی تھھی بس خالی مو نے کپڑے دھوئے یہ کن کا بھی ختم ہوتا ہے
ہلو مجھے ماما بول رہی تھی ابھی ہوں ہوں
میرے بلا کام کبھی ختم ہوتا ہے
یہ نہیں ہوتا ہے ختم میں نے کہا مجھے بھی ماما بول رہی تھی یہ پتا نہیں کچھ بات اٹھی ایسی ایسی اس نے بولا آپ کو آنا تھا لینا تھا یہ اپنے لیے تھوڑا سا گوشت نرم والا ایسے ہی گلاب کھاتی تھی پھر بھی ادھر تو
آکھایا نہیں نہیں اپنی کیا بولا
اصل میں پتہ مطلب میں کھتیوں اچھے سے میں نہیں ہوں وہ میں پہلے ادھر ادھر کروں گی اس کو اس کو پسند ہے وہ وی سکھانا ورنہ کوئی کرتا ہے نا نخری صرف دوسرا نہیں
کاؤتا ہے ہاں سچ ہے ہاں ج
اس کو اچھا لگتا تھا میرا کھانا ادھر وہ بول رہی تھی م مجھے بھی آتا تھاھانا وہ ابل ج اپنے لیے تھوڑا سا تو
تو جوولو
میں نے اس کو بولا کوئی بات نہیں
اگر بو رہے ہے تو چلو
ا ہ اب میں جاؤں گی بعد میں دیکھوں گی اگر وہاں سے دیا تو لاؤں گی
آپ ادھر سے میں مانگو گی
رحت بولا تو اس نے ادری سے کیا میں جاؤں گی دیکھوں کیا بولے گی
ایک سلوڈ کو میں اس کو یہ دوں گی ہاں ہلو
ہاں
ہاں بولیو
کس کو کیا دینا تھا؟
یہ مما نا ب رہی تھی یہاں پر ایک نیبر ہے
ا ہو
یہ اس کی بیٹی دن بھر ہوتی نہیں ہے گھر میں
ہوں ہاں
اب ماما نے بولا وہ شاید کچھ کام کرتی ہے اس کی بیٹی ہوتی نہیں کہ اس کی ماما روز بولتی تھی وہ وہاں گئی ہے نن یہاں گئی ہے اب ہم نے کال سنا کہ کہ وہ اسکول میں پڑھا رہی ہے ایل کے جی وہ مجھ سے چھوٹی ہے
ہوں ہوں
آب ہم با وہوکھا ہےا ہم نے بولا آپ کی جڑ بول رہے وہ جو ٹیچر ہے ہم تو کھائیں گے
انمت کیا ہووہ جیٹھ بولے سے
آ وہ ٹیچر بنے تو ہم کے پیچھے دوڑیں گے
مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے
کنا عجیب ہے یہ آ کیا ہم کوول گ ہم بھی ٹیٹا رکھو
شاید مجھے لگتا
اللہ کی قسم اس کا ایڈمیشن کرنا تھا میں نے ایڈمیشن کرایا اس کو فیس میں کنسیشن کرایا بکس اپنی بکس دی کہ ہوں اس کو ہے نا جو ہمارے نیبرس ہیں نا
سیکھو جس کو آپ جو ٹیچر بنی ہے
ہاں وہ چھوٹ
اچھا ٹھیک
میں اسے ایک کلاس بڑی پڑتی ہوں وہ میں اس کو بکس دیتی ہوں اپنی نوٹس دیتی ہوں میں لاتی ہوں نا پھر د میں نے اگنو کے لائے اب میں نے استعمال کر کے اسی کو دیے
ہاں اچھی بات ہے
تک میں نے اس کو دیا ابھی ک چھپا رہے گ
ہاں
اب کس اسکول میں پڑھاتی ہیں چلو چھوڑو نا ا ان کا ان کی تو عادت ہی ہوتی ہے جھوٹ بولنا
چلو اچھی بات ہے پڑھا ہے تو
اچھا ہی ہے کوئی کچھ اچھا کرے گا تھوڑی سکھا جائیں گے ہ گے
وہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں نا لیکن اب ہوتا ہے کسی کی عادت
ہوں یہ اس نے پرسوں سے بولا وہ وہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے پرس کو میں نے بولا وہ کہا ہے آپ کی بیٹی بولا یہ ہو گئی ہے فرینڈ کے سھ گ مرگ
اچھا
ہم گئے ٹیوشن وہ ای تھی میں نے اس ب آپ جو گرگ گئی تھی اس ب نہیں کون گیا تھا میں نینی حال میں تھی اس کےم نے بلا وہ گئی ہے گلمرگ
اب بولا آپ کی ماما نے
میں نے اس کو بولا ہاں مما نے بولا اس کی بیٹی کہا ہے اس نے بولا وہ گئی ہے کہیں ہم کیا پیچھے دوڑیں گے بول نہیں نہیں تو بول نہیں ہی نہیں تو ابھی اس زدا ٹائم ہوائی نہیں ا ترسوں اس لیے
اچھا کیا نے اچھا کیا اس نے سیدھے بولا کیونکہ ہوتا ہے نا پھر با لگتا ہے نا کسی کا آپ نے ب لانی
وہ نہا رہی ہے
ابھی بنائی گئی
نہیں اور گھر دھر پٹ گئی ہے اس کی گھر بھی ٹوٹ گئی ہے آپ کو پت کب کی وہ اٹھتی ہے وہ صبح ہی نہا سکتی ہے تو جیسے ہی ماما کپڑے ڈالتے ہیں مشین میں تو بولتی جلدی کرو مجھے نہ نہانا ہے مجھے نہانا ہے وہی اللہ کے میں ایسے جلد جلدی میں اب دوئے بولو پہلے اسی بولو جلدی کرو مجھے نہ نہانا ہے مجھے ٹائم ہی نہیں ورنہ وہ صبح سب سے پہلے وہ اس بنے ن ہاں سک
نہیں آتی آتا ہے دن بھر وہ کیا کرتی رہتی ہے دن بھر
ہاں بزنس ہے نا اس کو وہاں جانے کا آنے کا
ا کیا ہی بولے
اب میں کیا بولوں میں ہوں نا اس گھر کی بہو میں نہیں بات کر سکتی ہوں ورنہ مطلب
نہیں مطلب یہ غلط ہوتا ہے نا اپنی عزت ہوتی ہے نا انسان کو
کیا کرے پہلے دیکھو پہلے وہ دیکو پیسے وہ چاچی دھتی ہے کپڑے وہ جلدی ڈالتی ہیں صبح پھر جلدی نکالتی بھی ہے پھر ماما دھوتی ہے ماما این میں دھوتی ہے تو اس س کے
میں نے جو سنا تھا میں نے جو سنا تھا ایک ساتھ ہوتے ہیں
کبھی کبھی مگر ویسے عام طور پر جب ان کے کام ہوتے ہیں تو ماما دھوتی ہمارے کام ہوتے ہے تو وہ دھوتی ہے ویسے مگر جب زیادہ ہوتے ہیں ان کی بھی ہماریے پھر یہ الگ الگ دھوتے ہیں ہ
ا پت میری کازن کر گئی نا ننی حال
ہوں ہوں
تو اس نے مجھے بولا یہ آپ نے تبھی مجھے فون کیا میرے کو میری فرینڈ فون کر بوریے مجھ پتا ہے جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اور سچ کا پتا ہوتا ہے پ کتنا مزہ ہوتا پرے میں ن اس کو بولو ہاں اس کو پتا ہی نہیں اللہ کی قسم اس نے ایسے ہی بولا کیسے مطلب اس کو کیسے شک ہوگا نہ تو میں آپ آپ کا نام لیتی ہوں نہ کچھ
ہوں ہوں
میں نے کو بولا ہاں بولو اندر سے نہیں رکھنا چاہیے انسان پھٹ جاتا ہے باہر نکولو
پھر
بولا آنے دو مجھے وہاں سے تو میں بول گیاں جاؤ آرام سے
ہاں اچھا کیا اتنی کیا جلدی تھی آپ کو بھی
ہ میں نہیں ب نہیں بہ دو بہ دو
سننے تو جب سنے گی بولنا ہاں مج جی
اب وہ نہیں کم آتی ہے
ہاں
کیوں نہیں وہ اتنا کماتی ہے جتنا اگر وہ الگ کی قسم دل سے بیٹھے گی نا وہ تین منتھس میں چالیس ہزار پچیس ہزار کمائے گی اس اس کی پرائز لاکھوں میں ہے آپ مجھے پتہ ہے
آواز کیا بول رہی تھی
میں نے بولا اس کا جو کام ہے وہ لاکھوں میں جاتا ہے ٹھیک ہے میں ماما بل رہی میں آپ کو کرتی ہوں فون اوکے